السلام وورحمۃ اللہ
السلام علیکم بھائی جان
بھجن کیسے ہو
جی بالکل شکر اللہ کا آپ بتاؤ آپ کیس ہیں
بس بجان اللہ کا شکر ہ باجان گھر میں امی ابو سب ٹھیک ہیں
بالکل جناب سب کہ رت سے ہے آپ بتائیں آپ کا ابو ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہیں بائی جان آج میں میں نے سوچا میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ کسی ٹاپک پہ گفتگو کروں
بالکل بھائی جان دیکھے ہم آج کسی بھی ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس کو ہم جسے مطلب جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا نا تاکہ ہم وہ چیز نہ کریں بالکل بھائی جی ہم بتائیے کون سا ٹاپک ہے
بائی چانس مجھے لگتا ہے وومن ایمپاورمنٹ مطلب کہ خواتین کی پڑھائی
بالکل بھائی جان کافی اچھا کافی اچھا ٹاپک لیا ہے آپ نے آج
بالکل بھائی جان بائی جان اگر ہم دیکھیں گے خواتین کسی بھی معاشرے کا بہت اہم حصہ ہوتی ہیں ماں بہن بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے وہ نہ صرف گھر کو سنبھالتی ہیں بلکہ پوری معاشر کیت ترقی میں بھی اپنا قیمتی کردار ادا کرتی ہیں ہاں بجان اگر ہم دیکھیں گے وومن ایمپاورمنٹ یعنی خواتین کو بھی اختیار بنانا سے مراد انہیں تعلیم صحت روزگار جیسی مطلب ہمیں ان کو دینا چاہیے جب عورت کو کو عزت تعلیم اور موقع ملتا ہے تو صرف اس کی زندگی ہی بہتر نہیں ہوتی بلکہ پورا ملک ترقی کرتا ہے بھائی جان
بالکل بھائی جان بہترین بات کی آپ نے دیکھیے ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام بہت بلند ہے وہ صرف ماں بہن بیٹی ہی نہیں بلکہ ایک ٹیچر ڈاکٹر انجینئر پولیس آفیسر بزنس مین مطلب بزنس وومین اور لیڈر بھی بن سکتی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی کئی جگہوں پر عورتوں کو تعلیم روزگار اور اپنے فیصلے خود کرنے کا پورا موقع نہیں ملتا تو بھائی جان یہ بتائے گی کہ مطلب مطلب کئی جگہوں پر مطلب آج کل تو سبھی جگہ ٹھیک ہے لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر عورتوں کو مطلب پڑھایا نہیں جاتا ان کو صرف کام دیا جاتا ہے گھر کے کام
بالکل ب جائیں آپ کی بات میں بہت متاثر ہوا بھچان جب عورت اپنی محنت سے کمائی کرتی ہے تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہیں آج کل بہت خواتین آفسز سکولز ہاسپٹلز بینکس اور پریویٹ کمپنیز میں کام کر رہی ہیں بھ جان اگر ہم دیکھیں گے معاشرے میں عورتوں کا کردار خواتین صرف گھر تک محدود نہیں ہیں وہ سائنس ٹیکنالوجی سپوٹس
بالکل بھائی جان کافی اچھی بات کہی ہے آپ نے
بالکل بھ ج
دیکھیے وومن امپاورمنٹ کا مطلب مردوں سے مقابلہ کرنا نہیں ہے اس کا اصل مطلب ہے کہ عورت کو بھی وہی عزت وہی تعلیم اور وہی موقع ملنے چاہیے جو مردوں کو ملتے ہیں
بالکل بھائی جان بالکل آ
تعلیم حاصل کرتی ہے تو صرف اس کی زندگی نہیں بدلت بلکہ اس کا پورا گھر اور آنے والی نسلیاں بھی ترقی کرتی ہیں
تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خوات تین ہر فیلڈ میں اپنی قابلیت ثابت کر رہی ہے وہ ہاسپٹلز میں مریضوں کا علاج کرتی ہے اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتی ہے ملک کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے کاروبار بھی چلا رہی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ جی بالکل بھائی جان یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر موقع دیے جائے تو عورت کسی بھی کام میں کوئی کمی نہیں رہکھے گی وہ پورا کر وہ پورا کرے گی ہی کیونکہ آج کل دیکھیے آپ لڑکیاں بہت ہوشیار ہو چکی ہیں اور ان میں بہت سارا لڑکوں سے کئی ذہن آگے بڑھ چکا ہے لڑکوں تو آج کل آپ دیکھ ہی سکتے کہ مطلب زیادہ فون میں اڈکٹ ہو گئے یا ایسے مطلب کام مبتلا ہو چکے ہے
بالکل وائی بچ جان اسسی ہلو بھجن اسی طرح اگر ہم دیکھیں کی کہ حکومت کو چاہی کہ لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دے عورتوں کے لیے
پاس رکھن کی آواز تھوڑی س کمہلی
ہاں بھائی جان بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے حکومت کو چاہیے کہ لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دے عورتوں کے لیئے محفوظ ماحول پیدا کرے اور روزگار کے زیادہ موقع فراہم کرے معاشرے کو بھی عورت کے کے ساتھ عزت اور انصاف کا رویہ اختیار کرنا چاہیئے گھر والوں کو اپنی بیٹیوں کو تعلیم اور اپنے کا خواب پورے کرنے کا موقع دینا چاہیے
جی بالکل کافی اچھی بات کہی آپ نے ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے انہیں پڑھنے دینا چاہیے ان کی بات سننی چاہئے اور ان کے خوابوں کی قدر کرنی چاہیے ایکک ترقی یافتہ معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں مرد اور عورت دونوں مل کر برابری کے ساتھ کام کریں
بالکل بچان بالکل درست بات کہی آپ نے بجان بچان اسلام اسلام نے عورت کو عزت وقار اور بنیادی حقوق دیے ہیں ہمارے جہاں اگر ہم اپنی اسلام کی بات بھی کریں
بالکل بھائی جان سوچے اگر ایک پرندہ کا صرف ایک ہی پرار ہو
ہو کو
تو کیا وہ آسمان میں اڑ سکتا ہے
مہم گا
بالکل نہیں جی بالکل نہیں تو اسی طرح اگر کسی ملک کی آادی آبادی یعنی عورتیں پیچھے رہ جائیں تو وہ ملک کبھی پوری ترقی نہیں کر سکتا
بالکل بجار تم سند دست بہت
آج کی عورت صرف گھر تک محدود نہیں ہے وہ ڈاکٹر ہے جو مریضوں کی جان بچاتی ہے وہ ٹیچر ہے جو نئے نسل کو تعلیم دیتی ہے وہ سائنٹسٹ ہے جو نہیں انوینشنس کرتی ہے وہ پولیس آفیسر ہیں وہ سولجر بھی ہے آج آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں ک کی ہو ونو
بالکل آپ نے درست بات کے ہی باجہ بیاں اگر ہم دیکھیں گے وومن امپاورمنٹ اس سے غریبی کم ہوتی ہیں تعلیم کا معیار بہتر ہوتا ہے اور معیشی ترقی تیز ہوتی ہیں جب عورتیں تعلیم یافتہ اور بے اختیار ہوتی ہیں تو وہ اپنی بچوں کی صحت اور تعلیم پر زیادہ توجہ دیتی ہیں اس سے ایک صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آتا ہے بائی جان اگر ہم دیکھیں گے بھائی جان خواتین ہاں
لیکن آج بھی کئی ل لڑکیاں صرف اس لیے سکول نہیں جا پاتی کیونکہ انہیں تعلیم کا موقع نہیں دیا جاتا کئی عورتیں اپنی صلاحیت کے باوجود صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ جا بڑھ پاتی کیونکہ لوگ ان پر بھروسہ نہیں کرتے ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا تبھی مطلب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں
بالکل درست بات کہی آج
بالکل بھائی جان جس طرح ہم لڑکوں کے دو ہاتھ ہوتے ہیں بیلنس ہوتا ہے دونوں ہاتھوں سے ایک ہی کام کرتے ہیں دو آنکھیں ہیں دو آ دونوں آنکھ مھے مطلب ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہمارے معاشرق میں بھی دونوں میں برابر کا حق عزت اور تعلیم اور موقع دینے چاہیے
بالکل درست کہا بھائی جان آپ نے اگر میں میں مطلب یہی یہ کا مطلب یہ کہ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وومین امپائمنٹ جو ہے امپاورمنٹ جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے کسی بھی ملک کی ترقی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کی خواتین کو تعلیم صحت روزگار اور برابر کے حقوق حاصل نہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو کی حوصلہ افزائی کرے انہیں تعلیم حاصل کرنے سے کے برابر موقع دے اور ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرے جب عورت بے اختیار ہوگی تو گھر مضبوط ہوگا معاشرہ بہتر بنے گا اور ملک ترقی کی نئی بلندیوں کو کچ چئے چ سکے گا
اچھی بات کہی ہے کافی اچھی بات کہی ہے آپ نے اسی لیے ہمیں کبھی
کبھی بھی لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کرنا چاہیے دونوں کو برابر موقع ملنے کے چاہیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر عورت کو عزت کریں کی مدد کریں اور اس کے حقوق کا احترام کریں
بالکل وجا آ اپ نے درست بار کہ باجان بہت س خوات ہ آج بھی تعلیم کی کمی غریبی بے روزگاری گھر کے کام اور سماجی ناانصافی کا سامنا کرتے ہیں بائی جان کچھ علاقوں میں لڑکیوں
بالکل بک بالکل بھائی جان دیکھیے مطلب ہمارے مذہب اسلام میں بھی مطلب یہ نہیں کہا گیا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کو ایسا مطلب کچھ کرنا ہوگا ہمارے ہمارے مذہب اسلام نے مطلب ہمیں دونوں نے مطلب برابر کا حق دیا ہے
لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے لڑکیوں کو عزت کرنی چاہیے موقے دنے چاہیے پر وہ رہی بات لگی پر وہ اس کی خود کی عزت ہے وہ مطلب وہ کیا کرے کیا نہیں ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہم اس کو صرف مطلب اچھا راستہ دکھا سکتے ہیں
بالکل بھائی جان آپ سے بات کر کے میں نے بوج سیکھا بھائی جان مجھے امید ہے کہ آگے بھی ہم اسی طرح
فخر میں میں اتنا کہوں گا ایک مضبوط عورت صرف اپنی زندگی نہیں بدلتی ہیں بلکہ اپنے گھر اپنے معاشرے اور اپنے ملک کا مستقبل بھی روشن کرتی ہے بیٹھیے اللہ حافظ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
اللہ حافظم